وعلیکم السلام بھائی جان
اور وعلیک السلام بھائی ج
اور بتائے بھائی جان کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کھانا کھا لیے اور آپ کھانا کھا لیے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم بھی کھانا کھا لے بھائی جان اور بتائے کھانے میں کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان آپ
ہم تو کھائے ہیں بھجن دال چاول سبزی اور پاپا تلوڑی
اچھا رائ جان
اگر آپ کیا کھائے ہیں بھائی جان
بھ جان بھی ہ بریانی انڈا بریانی چکن بریانی ہے میٹ کھائے ہیں کھسی کا میٹ کھاائے ہیں مرغ کا میٹ کھایا ہے انڈا فرائی کھائے ہیں اور انڈا فرائی کھائے اس کے بعد یہ بجیا کھائے ہیں دال کھائے ہیں سبزی کھائے ہیں ا انان کھائے ہیں اور مٹر پنیر کھائے ہیں بھائی جان
ہوں اور بہتلا جی بہت لذیذ کھانا کھائے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہماری امی جان بہت لی لذیجھانا بناتی ہیں بھائی جان
ا بائی جناپس کیا ل رہے تھے بائی جان
ارے بھائی جان وہ تھوڑا بولنے میں نا تھوڑا اھی ہو گیا اسی لیے
او چلیے کوئی بات نہیں بھان آپ کو کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں بھ جان
کھانا تو بنا لیتے ہیں بھائی جان اور آپ کھانا بنا دے کے نہیں بھیھج جان
کھا بنا لیتے ہیں اسے کھے میں کیا بنا لیتے ہیں بھائی جناب
بھائی جان ہم تو کھانے میں بنا لیتے ہیں سب چیز بناتے ہیں دال سبزی روٹی بھجیا بھنڈی کا بھجیا آلو کا بھجیا کوبھی کا بھجیا پرول کا بھجیا لوکی کا بھجیا لوکی کا سبزی بھنڈی کا سبزی ا پرول کا سبزی اور نھیرا کا سبزی سب چیز سبزی بنا لیتے ہیں میٹ بھی بنا لیتے ہیں کھانسی کا میٹ ہڈا اپن ل ت ہڈا پنیر بنا لیتے ہیں مٹر پنیر بنا لیتے ہیں مچلی پنیر بنا لیتے مومو مومو سب بنا لیتے بھائی جان بس یہ کہتے مچلی بنا لیتے ہیں یہ آٹا نہیں آتا ہے بنانے بائی جان
ہ تو کوئی بات نہیں بھائی جان اپنے امی جان تو سیکھ لیجیے گا بھائی جان ب
ہاں بھائی جان اور آپ کھانے میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائیان
ہم ہی بنا لیتے ہیں بن چاول دال سبزی بھنڈی کا بھجیا کریلا کے بھجیا بووری کا لوکا کا کورا کا مچھلی اور مرغا کا میٹ اور اکرا کا میٹ اور کوسی بریانی انڈا بریانی پوڑی سیوئی کھیر اور ہم بھی بہت لذ لذ کانا بناتے بھائی جان کیا ہی بتائے
ی
بے آپ ہمارے یہاں ایکار ایکار بنا کے کھلائیں گے تب ہم انگلش چٹے کر جے گا بھائی جان
بھائی جان ہمارے گھر بھی لذیذ لذیذ کانا بنتا ہے بھائی جان ہماری امی جان بناتی ہے ہم بھی بنا لیتے ہیں امی جان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو ہم بناتے ہیں بھائی جان
ہوں اور بت نا ب جانا آپ کے گھر پر ابو امی جان سب کھیڑت
جنا ہماراریے ہمیں تو ہم سب رہیے تھے بھ جائ
ہوں
اور بتائ آپ کی امی اور ابو سب کہہ رہیے تو بھائی جان
ہاں بھائین ہمارے بھی ابو اام جان سب کھیلے تھے
اور بتائے بھائی جان آم کا سیزن چل رہا ہے آم ام کھائے کہ نہیں بھائی جان
ہاں تو ہم کھائیں بجن آپ کھائےیں کہ نہیں بجن آ
بھائی جان ابھی آم کھائے ہیں بھائی جان اس سال تو بہت بہت زیادہ کھائے ہیں آ بھائی جان من نہیں کر رہا کھانے کا بھائی جان اور بتیا آ میں کون کون سا آم کائے ہے بھائی جانن
ہم تو مالد بجو اور کشن بھگ اور آپ بھائی جان
ارے بھائی جان ہم تو سب ہم سنے کیا بھائی جان کیا کہتے آپ کا باگوانی ہے آپ تین ہی آم کھیا بھائی ج وہ بھی خالی مالد یا جیادہ کسی ہو کے ہیھایا بھائی
بھجن گچھپکوا کائے کرواٹ میں کیا سب پکتا ہے نا اسی لیے نہیں کاتے گاھے پرس تواتتا ہے نا کہیے م دبا خوب کھیں کانے کا من ہی نہیں کرتا ہے بھائی کیا ہی بولے این کبھی ہمارے یہاں طے کر کے دیں گے اپنے ابو ہم جان کر لے جا کر کلا دیج کھلا دیجیے گا بھ جان
اچھا بھائی جان ہم تو کھائیں ڈرما مالدہ کسی بت بمائی جا بج کہ سک اور کیا کہ سندرو آم سب کائے سب کھائے بھائی جان ہمارا تو ایے باگوانی بھی نہیں ہے ت ابھی بھی پورے کھائے دبا کے بھائی جان
ہاں
ہاں بھائی جان اور کیا کہتے ہیں آم میں سب سے اچھا آم آپ کو کون سا لگتا ہے بھائی جان
ہم کو تو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے مالدو اور کشم بھگ اور آپ کا بڑھ
بھائی جان ہم کو تو زیادہ مال دا کسیم ب ہوگا با ہی اچھا لگتا ہے بھائی جان
اور سننے میں ہے بھائی جان کا آم کا بھی باغیچہ ہے آپ کا
بھائی جان آام کا بغیچہ مطلب اتنا بڑا نہیں ہے چھٹا ہی ہے بائی جان سب بغیچہ کون کہے گا بھائی جان اس کو تو دو تین گاھ ہی کاے گا کوئی بھی
بغیچے میں بغیچے میں کون کون سا پیڑ روپے ہے بھائی جان
کٹہل کا آم کا لچی کا بھی روپ بھائی جان اور آم کا زیادہ نہیں ہے ہوگا دس بارہ پڑ ہوگا بھائی جان اور کیا کہیں سیشو کا پیڑ ہے بھائی جان برگد کا پیڑ ہے بھائی جان اور کیا بت ہے سب مطلب اتنا نہیں ہے یار بھائی جان بہت الگ الگ پیڑ ہے بھائی جان ہاں بھائی جان
چلیے اچھی بات ہے بھائی جان اور بت نا بھائی جان اب کیس کا اسے میں پڑتا ہے بھائی جان
بھائی جان ہم تو دسویں ککا میں پڑتے بائی جان اورپ کیس ککشا میں پڑھتے بائی جان
ہم بھی دسویں کشا میں پھتے ہیں بھائی جان
پند دسویں ککشا میں پڑتے ہے بائی جان اور بتائے پریچا ختم ہو گیا بھائی جانا آپ کا
ہاں بھجن ایک تاریخ سے تھا تین تاریخ کو ختم ہو گیا اور آپ کا بھجن
بھائی جان ہمارا تو ستائیس تاریخ کو تھا اور اکتیس تکس تاریخ کو ختم ہو گیا بھائی جان
او چلیے اچھی بات ہے ایسے آپ کا وشے میں کون کون سا اچھا لگتا ہے بھائی جان
بھائی جان ہم کو ساماجک وان گان اچھا لگتا ہے اور آپ کو بھائی جان
ہم کو تو ہندی اور ویااکرن اور مت بس ہاں آ تو بجے پیپر بہت اچھا لگے ایگزام پریھا بھائی جان آپ کیا آپ کا کیسے گیا بھائی جان
بھجن ہمارا بھی اچھا ہی گیا بس خالی ہندی کا اور سنسکرت کا پیپر خراب گیا بھائی جان میں تو سب اچھا گیا بھائی جان
اچھا بھائی جان آپ کے فون کے بغل میں چیک کیا آواز آ رہی تھی ہو آپنے پاس کیا بھائی
نہیں بھائی جان ہمیں چھینکے تھے بھائی جان
اور چلیے ا سح بات
ابھی چھینک ہو گئی کل رات کو مطلب موسم بہت خراب تھا نا بھر جائے تو بارش ہوئی بھائی جان بہت مطلب تیز بارش ہوئی تھی ہوا گیا تھا تو ٹھنڈی لگا تھا نا تو تھوڑی طبیعت خراب ہے بھائی جان اسی لیے مطلب چھینک آ رہے ہے چھینک کر ہاں ٹھیک آ رہی ہے تو دوائی جائیں گے ابھی کیننے شامپو تو کھائیں گے تو بھائی جان ٹھیک ہوگا تو آپ کے یہ موسم کیسا ہے بھائی جان ہمارے یہاں تو بہت ٹھڈی ہے تھوڑا ہوا تھوڑا ٹھیک ٹھاک کام مطلب گھ گا تاپمان اچھا خاصا ہے
یہ ہی بتائے بھائی جان ابھی گئے تھے تھوڑا چوک پر نہ پیدا لے اتنا کری دھوپ ل ہٹٹا کہ سینتالیس چالیس ڈگری کے آسے پاس میں ہے اتنا گرمی پک ک رہا تھا کہ کیا بتا ماتھا دد کر رہا ہے بھ جن بہت گرمی اپنے ابو ا کہیے گا باہر نہیں نکلنے بہت کڑی دھوپ نکلیے بے
ہاں بھائی س مطلب بارش ہوئی تو ابھی ٹھنڈی ہے تھوڑا اتنا ہوا نہیں ہوا بہ رہا ہے اچھا خاصا مطلب اتنا بھی نہیں کاما ہے ہمارے طرف مطلب دھوپ نہیں ہوگا اتنا بھی تیز اور آات کے بار سے اور بتائیے آپ بھی ہمیں جانا چارج لگائیے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھجن ہماری تو امی جا ا چاار لگائی ہے اور آپ کی امی جا ا چاار لگائیت نہیں بھجن ہاں اچھا کون کون سا اچار لگائیے بھائی
بھائی جن ہماری م ج تو اچار لگائی نیمبو کا مرچ کا آم کا کٹہل کا آدی کا اولا کا آم لگا ہے مالدیو کا کسیم بوگ کا جاردہ کا بمئی کا اور کیا کہتے ہیں سکول جی سکول نہیں بھائی سکول نہیں سکول تو ابھی مطلب نہیں توور رہا ہے تورائے گا توب لگائیں گے بھائی جان بیجو کے لگائی ہے بمئی کا لگائی ہے یہی سب بم کا لگائی سکل کو چھڑ کے اور بتائیے آ امی جان کس کس چیز کا اچر لگے ہے بھائی جان
ہماری امی جان نے تو لگائی ہے آم کا اولا کا نیبو کا مرچی کا اور کا ملی کا ملی را ہے بھائی ٹھنڈی کے موسم پ فرتا ہے مجائی
ہ بھائی جان ٹھنڈی کے موسم میں تو پرتا ہے بھائی جان
ایسے آپ کو اچار میں کون سا اچھا لگتا ہے کھانا بھائی جا
اچار میں بھائی جان ہم کو تو آم کا اور اولا کا آدھی کا اچار اچھا لگتا ہے بھائی جان
او چلیے اچھی بات ہے بات
اور بت بھائی جان آپ کو موٹر سائیکل ہانکنے آتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائین ہم کو تو موٹر سائیکل رکھنے چلاتا ہے آپ کو چلا ہے بھائین موٹر سائیکل
ہاں ہاں بھائی جان ہم کو بھی آ جاتا ہے موٹر سائیکل آنکھنے بھائی جان اور بتائے آپ کو موٹر سائل میں سب سے اچھا موٹر سائیکل کون سا لگتا ہے بھائی جان
ہم کو تو سب سے اچھا لگتا ہے چلانے بھائی جانا پاچی اور پلسر آپ کو بھائی جان
آ جن ہم کو تو ٹی بی ایس اور کیا کہتے ہیں ہیرو اسپلینڈر لگتا ہے اچھا اور ایک اور بائک ہے ایک ایک کہ تھ پچی ہاں پچی جو بولے تھ بائی جائے آپ کا مطلب من پسند بائک کونسا ہے بھائی جان
میرا من پسند ہے جو کہ ساپنا ہے خریدنے کا ایم ٹی جو کہ دو لاکھ اسی ہزار کا تھا ہے اور آپ کا بھجن کوئی سفر ہے کہ نہیں
بھائی جان ہمارا بھی ہے اپاچی خریدنے کا ہے بھائی جان خ دیں گے خدیں گے ایک سال کے اندر خدیں گے
ا چلیے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے خریدیے گا تو بلائیے گا دونوں بھائی جان گھومیں گے اسی بائک پر ب
ہاں بائی جان سنو بائی جانا کتنی پوکھرا ہے بھائی جان آپ مطلب پوکھرا بنوائے ہیں بھائی جان مچھلی رکھے ہیں
ہاں جانا نہیں ایک ہی کاٹھا ہے مطلب ہاں اسی بھر میں ج کوا کے مچھ چھوٹا چھوٹا مچھلی ہے جب اپچھائے گا نا تو آپ کو بلائیں گے لے جائیے گا اپنے آو جان کے آ جان کے لیے گھر پ لے جائیے گا ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان کون کون سا مچھلی رکھے اس میں بھائی جان
یہی کمل کاٹ اور گر ہیی اور سوری
اچھا مطلب یہ سب کیا کہتے ہیں ن نیو نہیں دے رہے نہیں بائی جان
نہیں جی ہاں بھائی جن وہ سب نہیں رکھے
ٹھیک ہے بھائی جان
ہ اور بتائی نا بھائی جان آپ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے
بھائی جان بتائے تو ہیں موسم تو اچھا ہی ہے بھائی جان ابھی رات کو بارش ہوئی تھی بھائی جان
ہ چلیے اچھی بات ہے اور ب ب جان تاڑی وڑی پیا ہے کی نہیں چئی بھائی جان کھجور کا
تڑی تو نہیں پیے تھ بھائی جان مطلب بہت پہلے پیے تھے بھائی جان تڑی اب نہیں پیتے ہیں بھائی جان چھوڑ دیے تاڑی مطلب اچھا لگتا ہے تاریی اب پیے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان بھی ٹارے پی ہیں بہت میٹا لگتا ہے
اچھا آپ
چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہ اپنے آ اور بریانیٹر سے والالک السام بولے ٹھ ہے بھائیان
ہاں بھائی جان آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا ہمارےیں اب
ٹھیک ہے اور ایسا ہی فون کرتے رہجیے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی
ہاں بھائی جان ایسے ہی فون کرتے رہیے گا آپ بھی بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان
خدا حافظ
خدا حافظ بائی جان
چلیے آپ اللہ حافظ